ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی میم آواز آ رہی ہے
جی سر ہم آواز آی بولیے آپ کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی میمبیعتراب ج گی میم آ کی
نہیں نہیں تو سر طبیعت نہیں خراب ہو رہی ہماری
کیریس ہیں اچھا تو میں آج کا ٹاپک لینے والا ہے آؤٹ ڈور گیمس پتہ آ آؤٹ ڈور گیمس کے بارے میں
جی سر ہمیں پت ہے جی جی ہمیں پت ہے ادھر گیمس کون کون سے ہوتے ہیں سر
یس یس میم آپ کو پتہ ہے اچھی بات ہے آپ نے کبھی آؤٹ ڈور گیمس کھیلا
جی سر ہم نے جیسے کھیلا ہے آؤٹ ڈور گیم آؤٹ ڈور گیم میں ہمیں سب سے زیادہ وہ پسند ہے بیڈمنٹن ہم نے وہی کھیلا ہے بیڈمنٹن ہمیں پسند ہے جی اسکولس وغیرہ میں ہم نے زیادہ تر بیڈمنٹن ہی کھیلا ہے
اچھا آپ نے کھیلا ہو بیڈمنٹن آؤٹ ڈور مور پیسا کیم نہیں کلا
جی
اور کون کون سے گیم ہوتے ہیں میم آؤٹ ڈور میں آ بتاتا آپ کون کون سےا گیم آپ کو پتا
جی سر کرکٹ ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا فٹ بال ہو گیا ویسے ہمیں فٹ بال بھی پسند نہیں ہے بٹ ہمیں پتہ ہے فٹ بال
اچھا جی مطلب میں آپ سے فیورٹ نہیں پوچھ رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون کون سے گیمس آؤٹ ڈورس میں آتے ہیں
جی سر آپ بتایا تو میں نے آپ کو فٹ بال ہو گیا اور بیڈمنٹن ہو گیا کرکٹ ہو گیا اور بھی سارا گیم ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے
چل میم باہر کھیلتے ہو نہیں آؤٹ ڈور کھیتے ہو بر گیم کھیل لی آؤٹ ڈور گیمس ہوگا
جی سر تو آپ ہمیں بتائیے سر آپ کو کون سے گیم پسند ہیں آؤٹ ڈورس میں
آؤٹ ڈور
جی
میم آؤٹ ڈور میں تو ہمیں صرف جو ہمیں پسند ہے وہ صرف ایک گیم بیڈ منٹن وہ بیڈمنٹن کیا ہے میم کرکٹ کرکٹ کرکٹ کرکٹ پسند ہے کوئی بھی دادا چاہی ل کیم کلتے گے جی کرکٹ پسند ہے میں میں یہ تو کہ رہا آؤٹ ڈور میں کرکٹ پسند ہے وہ تو منہ سے نکل گیا کے لیئے
ار کرکٹ کا تو یہ ہے کہ نا کرکٹ زیادہ تر بوائز کو پسند ہوتے ہیں گرلس کو تو پسند ہوتے نہیں کرکٹ تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے کرکٹ تو سر ہمیں کرکٹ کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہے نہیں تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے کرکٹ کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سی ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے
جی میم بس کرکٹ میں بھی یہی ہوتا میم زیادہ ہم نے کھیل جو ہم بیسک نالج ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں
جی بتائیے سر
ٹیکنالوجی میں بھی اس کی یہی ہے اس میں بھی گیارہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے گیارہ گیارہ لوگوں کی
اچھا اچھا
پھر مم ٹاس ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو جیتتا ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے سامنے والی ٹیم بالنگ کرتی ہے
جی میم آواز آ رہی ہے ہیلو ہیلو ہیلو
جی سر بتائیے اور
جی میں ممی تو میں نے بتایا نہیں میں آپ کو ہلو ہلو کر رہا تھا
جی جی سر سن رہی ہوں میں آپ کی بولیے
جی جو ٹیم جیت جاتی ہے مام وہ بیٹنگ کرتی ہے جو ہار جاتی وہ بالنگ کرتی ہے آپ نے کھیلا مام کبھی کرکٹ ہیلو
جی سر بولیے میں سن رہی ہوں آپ کے بتائیے اور آگے
آپ نے کبھی کھیلا ہے کرکٹ
سر ہملب ابھی کرکٹ کھیلا گ ہمیں پسند ہی نہیں ہے کرکٹ کھیلنا تو سر اس لیے ہمیں کچھ زیادہ معلوم نہیں کرکٹ کے بارے میں اور ہم نے اپنے گلی میں جیسے لوگ بچے کھیلتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ وغیرہ میں پارک میں ہم نے دیکھا ہے کھیل ہوئے بس ہمیں اتنی زیادہ کچھ نالج نہیں ہے اس کے بارے میں تبھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے سر
میں نے چلو دوبارہ بتایا دولت گیارہ گیارہ ممبرس ہوتے ہیں
اچھا اچھا سر
گدہ گیارہ لوگ کی ٹیمس ہوتی ہے میں پھر ٹاس کرتے ہیں وہ آپس میں جون کی جیت جاتی ہے وہ وہ کر لیتی ہے بیٹنگ جو ان سے ٹیم آار جاتی ہے وہ بالنگ کر لیتی ہے جی نمی جی پھر ان کے بیچ میں گیم چلتا ہے جون سٹی پہلے آؤٹ کرنا ہوتا ہے گیارہ کے گیارہ لوگوں کو سامنے والی ٹیم والے لوگوں نے آؤٹ کرنا ہوتا سامنے والے لوگوں کو جتے وہ رن بنالتے مار لی انوں نے گیارہ لوگوں نے سو رن بنا لیے جی اور سارے لوگ آؤٹ ہو گئے جب ساروں لوگ آؤٹ ہو گئے پھر بالنگ والے والار جائے گی پھر جو بیٹنگ رہتے ہے وہ بالنگ کریں گے دوبارہ میں پھر جب تک وہ مان لیے جو بالنگ کر رہے ہیں ان سے سو رن نہیں بنے تو بیٹ بیگ والی ٹیم جیت جائے گی جو بیٹنگ رہتی ہے پھر متع اور ایک نہیں جی
جی سر والی بال بھی تو ہوتا ہے ایک والی بال بھی تو آتا ہے اس میں گیم میں آؤٹ ڈور گیمس بھی
والی بال کے بارے میں زیادہ ہمیں پتہ نہیں بٹ اتنا پتاہ ہے کہ اس میں بھی کئی لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے ممبرس زیادہ وہ نہیں ہے ہمیں کریکٹ کی کتنے ہوتے ہیں بس اتنا بتایا اس میں بھی سامنے ٹیم ہوتی ہے بال بال سے کھیلتے ہیں ہاتھ سے
جی جی سر ات تو ہمیں و تھوڑا تھوڑا بہت تو سر پتاہ ہے ہمیں بھی اس کے بارے میں کہ ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے
کے بارے میں پتاہ ہے میں زیاادہ نالج
اچھا اچھا اور سر وہ بھی تو ہوتا ہے ٹیبل ٹینس
مم وہ تو انڈور گیم میں آ گیا نا وہ
جی ہاں ہاں وہ تو انڈور میں آ گیا سر
نہیں آؤٹ ڈور میں بھی اور کئی گیم آتے ہیں کرکٹ کے بارے میں تو ابھی پوری بات چیت ہوئی نہیں ہماری
جی بتائیے سر آپ وہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں آپ
بس سے یہی ہے جیسے گیارہ لوگ ہوتے ہیں گیارہ لوگ میں سے ایک لوگ بیٹنگ کرتا ہے ایک جنا کیبرنگ وہ کرتا ہے میم جو مطلب سامنے کھڑا ہوتا وکٹ کے پاس جیسے وہ مارتا ہے شارٹ تو ہمنے والا ادھر وہ ادھر آتا ہے ہماری سائڈ وہ ہم ادھر بھگتے ہیں بیٹ لینے کے لیے اگر اس بیچ میں کسی سامنے والی ٹیم کے بندے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے بول لے کے ہمارے وکٹ ہم مار کے آؤٹ کرتے ہیں تو ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں گیار مطلب میں یہ ہے آپ اس طریقے سے سمجھ ل گیارہ کے گیارہ لوگ ایک کام نہیں کرتے آپ کو سب گیارہ گیارہ لوگ الگ الگ کام میں لگے ہوتے ہیں سامنے والے ٹیم پہ کوئی پٹ بورنگ ادھر کھڑا گول پکڑنے کے لیے کو لوزر کھڑا کوئی پیچھے کڑا د ٹٹ کے کوئی رنگ کر رہا ہے رننگ تو م بیٹنگ والا بندہ ہی کرتا ہے کوئی کیپرنگ کر رہا ہے کہ ہوتا ہے تب لوگ الگ الگ کام بند ہوتے ہیں کوئی جیپ نکل رہا ہے کوئی بال پکال رہا ہے اور سب بڑے بالنگ کوئی بولنگ کروا ہے جی بتائیں اوری کھیل ل گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں کھیلا جاتا ہے میں گراؤنڈ میں کھیلا جاتا ہے کافی تھاے آتے ن کرکٹ کھیلنے میں ہم نے بھی کھیلا لیکن ہوں
اور سر کیا کہتے ہیں جیسے کہ آپ آپ مجھے بتا رہے ہیں کرکٹ میں جیسے کہ میچ کے لیے
اچھی
بوائز کو کھیلنے کے لیے تو سر آپ کے ایری میں یا پھر آپ کبھی ہے ایسا کچھ کھیلنے باہر چاہے وہ و ہو بیڈمنٹن ہو یا کرکٹ ہو
کرکٹ کھیلنے رہ تھ پہلے ہی آتا تھا کرکٹ کھیلنے جب تھوڑا چھوٹ تھا جب دوستوں کے ساتھ اپ ٹیم انڈیا کا اب تک کوئی کھیلتا ہی نہیں رہ تھا کرکٹب بڑا دوست ہمارے پہلی ٹیمٹتے
سر آپ جیسے مطلب جیسے سر آپ یہ گیم کھیلنا آپ کب پسند کرتے ہیں اس گیم کھیلنا خالی ٹائم میں یا جب بور ہو رہے ہیں اور جب کھیلنا پسند کریں گے یا آپ کے فرینڈس جو ہے وہ آپ کو بلانے کے لیے آ جائیں باہر یا پھر آپ کو تب پسند ہے گیم
نہیں اب تو ایسا کوئی گیم کھیلتا ہےا آؤٹ ڈور اب تو مم سیدھا وہ اپنے کام سے آتے ہیں اور موبائل میں لگ جاتے ہیں موبائل دیکھ گھر میں آ کھیل کے آؤٹ ڈور گیم آؤٹ ڈورور گیم کھیلنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا اسار ویسے ہم پہلے جا سکتے ہیں ویسے ہم پہلے جا رہے تھے ب کرکٹ کھیلنے باہر ہمارے ٹائم بند ہوتا تو پہار میں ہم کرکٹ کھیل چکتے تھے ر روزفی دادا بھی یم ہوتی تھی بچے بھی ہوتے تھے بہت سارا ہمارا سائز کے لیکن میں وہ کوئی نہیں کھیلتا کرکٹ اب سب اپنے اپنے پہ لگے ہیں
جی سر یہ تو ہے تو سر جیسے آپ اسکولس وغیرہ میں بھی ٹیچر کھلاتے ہیں یہ گیم
ج اسکول میں بھی لگتا ہے جب اسکول جاتے تھے ہمیں اسکول میں بھی لگتا تھا اسپورٹس کا پیریڈ اس بھی کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں اس میں ککٹ نہیں آ جاتا اس میں بھی والی بال د دیتے تھے انڈور گیم اور آؤٹ ڈور گیم میں بس آؤٹ ڈور گیم میںی بال دے دیتے تھے کرکٹ نہیں تھ والی بال کھیلتے تھے یہ آؤٹ ڈور ن بام باگ کل سکتے ہیں بارم بی ک کھیل سکتے ہیں برف پانی کھیل سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ایسا گیم ہوتا کرکٹ صرف ایک ای سسی گیم تو وہ بھی بولتے جے تو آگے آؤٹ ڈور گیم کھیلتے تھے ایک
اچھا سر اچھا
یا جم بھی تمام جم کر لگئے تھے یہ ہو جات تھا میم آٹ ڈ باقی آؤٹ ڈور گیم میں تم صرف والی بال دیتے تھ والی بال کھیلنے کے لیے وہ ہمیں آتا نہیں تھا اس مارے میں باغ ہم باغ کھیلتے تھے بال سے ہی ہم فٹ بال بھی کھیل لیتے تھ ہیں زیادہ والی بال کھیلنا پسند نہیں کرتے فٹ بال کھیل دیتے ہاں جی فٹ بال میں مزے بھی آتے تھے کافی لوگ ہوتا تھے ہمارے دوست آپس میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے چتا بول پیرو سے
اچھا یہ تو میں مزہ آتا ہوں پھر آپ کو کھیل مز مطلب یہ گیم کھیلنے میں
نہیں تو کافی عادت ہے کا انتظار دیتا تھا ایک دم اسپورٹس کا بھی راتتے ہم جاگ بھاگتے تھے کھیلنے کے لیے اسپٹس م بس کرکٹ اسپورٹس میں ک کھ نہیں کرا سکتا باقی آ گیم تو پسند ہے ہی نہیں چلیے میم پھر کل پھر بات کر
اوکے سر اوکے سر اوکے اوکے